ہیلو السل السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو اچھے سے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
بس شکر اللہ کا کیا کرے چائے وائے پی
ہاں چائے پی آپ نے پی
ہاں ہمیں تو کھانے کا ٹائم پہنچا ہم ایک بچے کھانا کھاتے ہیں سب سب ہاں ایک یا دس منٹ ایک اتنا ہی ڈیٹ تک تو کھاتے ہی کھاتے اصل میں یہاں ایک بجے ہمیں ٹائم ہے کھانے کا
اچھا اچھا
دوپہر کو
اور سالن کیا پکا یا تھا
سالن ہم نے پکایا تھا مرغا اور ٹماٹر اور ساگ اور پنیر اب میں نے اس ٹائم میٹ متنا ملتا ہے اب اور میں نے یہ کھا ادھر ہی کھانا اب میں نے اور مرغا پکا لیکن کھا لا کھا لی تھوڑا یہ ٹیکھا بنایا تھا ہاں ٹیکھا تھوڑا سا تو
جیسا بنایا
ہاں اور ساگ بھی ہے اور اس پہ پنیر بھی ہے تو
ٹھیک آپ کیا اچھا لگتا ہے کھانے میں
ہاں مجھے سب کچھ میں سب کچھ کھاتی ہوں لیکن کھانا ہی نہیں آتا ہے
ہاں۔ ہاں ہاں
میں تھوڑا تھوڑا کھاتی ہو ہوتا ہے کیا کریں گے آپ نے کیا پکایا ہے سالن میں
ہمیں تھا ٹماٹر اور پنیر
اچھا ٹھیک
ہمیں کال کہیے ہم گئے تھے نا گھومنے
اچھا ٹھیک ہے
تو وہی پھر ہمیں بہت تھا یہ پھر اور ہم نے پکایا تمیٹ اور اس کو بنایا تھا وہ ٹیوٹ ٹٹ مطلب تیکھا یہ بنایا تھا اس کو ہاں اور ب تھا چکن اور اس کے تھا یہ پیاز
اچھا ٹھیک میٹ بنتا ہے وہاں سے
ہاں مطلب نہیں ہمیں میٹ بنتا ہے مگر ابھی نہیں شارٹیج بہت ہے لیکن ہمیں تھا نا قربانی
اچھا اچھا اچھا ٹھیک آپ تو بہت چالک ہو ابھی ہے آپکو
ہاں ابھی ہے
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہوں آپ کو تھی قربانی
ہمیں نہیں تھی نہیں تھی
اب کب ہے شادی
اگلے سال ہے شادی
اچھا وہی میں آرہی ہوں
اوکے اوکے موسٹ ویلکم
بس
مما کا نام کیا ہے
ماما کا نام ر میںسر
اچھا پاپا کا
پاپا کا مشتاق ہے
اچھا وہ کیا کرتا ہے پاپا کام
بابا کام کرتا ہے اس کو لول چوک میں دکان ہے
اچھا اچھا ٹھیک
امیر قدل ہے نا
اچھا ٹھیک اچھا وہاں پر کیا بیچتا ہے کیا ہے دکان میں
وہ ہے نا نورپٹیکلس اوپر والی دکان میں کو ہے بھیجتا ہے بیلٹور یہ ہوتے نا پک یہ اس کو کیا بولتے ہیں بٹوے
اچھا پؤچ پؤچ
ہاں نہیں مطلب سیدھے نا جو والٹ والٹ
اچھا وہ جو اچھا ٹھیک
وہ اس نے ایسے رکھے ہول سیل میں اور نیچے والے دکان میں وہ گوگلس بیچتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک
میں وہ آپٹیشن ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے کا
تو کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے
آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں
میرا ہسبینڈ نا دوائی کے ساتھ ڈسٹریبوٹر ہے وہ
آ
ہاں اور بس شکر ہمم ہمم آپ بات ہی نہیں سنتی ہے کیا او
اب جانا ہے کہیں گھومنے وومنے گھر والوں کے ساتھ
ہمیں ابھی ہے نا کام بہت چل رہا ہے میں نے بولا نا کنسٹرکشن چل رہی ہے تو ہم بولے یہ کریں گے اب کھا تم تو پھر جائیں گے
جی
ہاں میں گئی تھی پرسوں ہاں سن سنڈے نہیں سٹرڈے کے دن گئی ت تھی میں ہسبینڈ کے ساتھ وہاں سنمرگ ہاں ویسے نہیں ہاں بہت مزہ وہاں بہت بھیڑ تھی لیکن ہم لیٹ نکلے گھر سے ہی ہم نکلیں گے لگ بھگ بارہ بجے گھر سے ہی
علی پھر کب پہنچے
وہ تھا نا آفس اس اس کو جانا تھا تھا وہ اس دن جاتا ہے مارکیٹ خود یہ تھا نا شیو کا تھا نا یہ وہاں اس سائڈ سے بند تھا ہاں اس سائڈ سے بند تھا پھر اس ہم عید کے دن بھی نہیں پک پکنک گئے تو یہ بزی ہوتا ہے نا پھر اس نے بولا آج میں فری ہوں تو اگر آؤ گی تو میں نے بولا کوئی نہیں ہے آؤں گی پھر ہم بارہ بجے نکلے گھر سے ہی ساڑھے تین پہنچے وہاں پر ٹ ٹریفک تھا نا اسی لیے پھر ساڑھے تین بجے پھر چڑھے ریسٹورینٹ پھر کھایا کھانا کھانا وانا کھایا تو نکلے پھر باہر تو تھے پھر پارک میں وہاں بہت بھیڑ تھی
ہ
پھر چھ بجے ساڑھے پانچ بجے نکلی واپس میں نے کہا یہ کیا پکنک ہوگا کھانا ہم اۓ کھانا کھانے یہاں
ہم بس مجھے لگتا ہے ایک گھنٹے کے لیے ہم بیٹھے پھر نکلیے واپس آ میں نے بولا یہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے ہم اب جب اگلی بار جائیں ہاں ہم کہاں ایکچولی یہ بزی ہوتا ہے نا اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اوپر سے ان کو بھی کنسٹرکشن وہ بنا رہے تھے ماں کا نیا
اچھا
اوپر سے وہ آفس میں بزی ہوتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے سنڈے کے دن ہاں سنڈے کے دن وہ تھوڑا سا فری اب گھر میں کام چل رہا ہے نا اس وجہ سے وہ خود اور ہو گیا بند اس کو جو سیلس مین تھا نا وہ نکل گیا اب کو دوسرا ہے اب اسکو سکھانا ہے نا
ہاں
اسی وجہ سے وہ زیادہ بند ہو گیا ہم چھوٹے عید کے دن بھی نہیں گھومنے گئے بڑے عید کے دن بھی گھومنے نہیں گئے پر پرسوں گئے تھے ہاں اب جائیں گے ونٹس میں پھر بھی پرس گیا اب میں نے اس کو بولا تھوڑا ٹائم نکالو تو ہم جائیں گے پہلگام اس میں سے بولا کوئی نہیں میں فری ہو جائے ہم گھر چڑھیں ہاں ابھی نہیں ابھی وہ بزی ہے نا ابھی اس کو گھر بھی جانا ہے وہ ماموں کے یہاں رہتے ہیں
نہیں میں ب م نے بولا یاتری ہے ن آب بھی پہلگام میں
ہاں ہاں ابھی کہاں ہم جائیں گے اب دیکھیں گے کب جائیں
وہ ٹین وہ دس اگستٹ کو ختم ہو جائے گی یا تبھی لیکن پہلگام میں جو مزہ ہے نا وہ کسی اور جگہ نہیں ہے
ہاں پہلگام میں مزہ ایا
نا گھر والوں کے سھ دو تین دنوں کے لیے
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
ہم جاتے ہیں دو فیملی ماموں والی میری
اچھا ٹھیک ہاں اگر رہتے ہیں نا ایک دو دن پھر بھی مزہ لگتا ہے کیا صبح گئے شام کو آئے واپ اس میں مزہ ہی نہیں ہے
ہم نے سے پہٹ اس سے پچھلی بار ہم گئے ہی نہیں تھے کیونکہ تب بارش پڑی تھی مطلب ہم گئے تھے پھر ہم واپس آئیے دوسرے دن کیونکہ بارش تھی نا
اچھا ٹھیک ہم بھی جاتے ہم ہوں بولو بولو حبی ہم بھی جاتے ہیں ہم فیملی جاتے ہیں ہم جاتے ہیں پھوپیرے بہن جاتے ہیں میری پوفی جاتے ہیں ہم بڑی گاڑی کرتے ہم چھوٹی گاڑی میں نہیں جا اپنی گاڑیاں میں ہم وہ مجدہ ہوتی ہے نا ایل پی ویل پی ہم وہی کرتے ہیں اس میں مزہ ہوتا ہے نا جوائنٹ ہوتے ہیں نا سب میرا انکل ہوتا ہوتا میں ہوتی بوا ہوتی ہے پھپھیری بہن ہوتی ہے ہمیں اتنا مزہ آتا ہے اس گاڑی میں ہاں ہم کے سارے ہوتے ہیں نا ایک کی گاڑی میں اس میں مزہ آتا ہے زیادہ
ہاں
پچھلی بار بھی نہیں گئے آج بھی نہیں گئے پچھلی ٹائم ہی نہیں ملا تو آپ پ
کے بعد اب آپ شادی کے بعد جانا
ہاں اب پرسوں کہہ رہی تھی آپ کرو نا کچھ آپ کرو گاڑی واڑی تو پکنک جاے میں نے بولا کوئی نہیں ہم کریں گے کام ختم تو پھر جائیں گے ہاں پھر جائیں گے
بس اس کام میں پھر یہی مطلب اچھا ہی نہیں لگتا یہ کہیں جانا
نہیں نہیں اچھا ہے اوپر سے میں بیمار ہوں نا میں نے سے من ہی نہیں کرتا ہے وہاں یہاں جانا جب ٹھیک ہوتے ہیں نا اس میں مزہ آتا ہے پھر گھومتے ہیں وومتے ہیں تو تو اسی لیے آپ کو کب دیا ہاں شکر اللہ کا ائمن دیدی نے آپ آئی سی یا نمبر آپکو پ ہوں
جی مجھے پہلے بھی بولا تھا لیکن ہمیں تھے نا کہ
ہوں
ہم پانچ تھے برابر
اچھا
لیکن مجھے ٹرسک کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے اس نے بولا لے لو نمبر میری کسی کزن کا
اچھا ٹھیک
وہ اچھے سے بات کرے گی
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک ابھی کیا کوئی ٹاسک آپ نے
ہاں میں نے کی ہے ابھی مجھے ٹ آ ٹوونٹی فائیو مجھے دس ٹاسک کرنے اور کمپلیٹ
اچھا ٹھیک میں نے پرسوں ہی اس نے نمبر دیا تو ابھی مجھے دس ہی ہوئے ہیں ابھی گیارہ ہے شاید
اور
بس شکر اللہ کا
ج اور ٹھیک ہو اب یہاں کریں گی ختم میں کھانا کھاؤں گی اس کے بعد اور کریں گے ٹھیک ہے میں میں کروں گی نا پہلے کال دو پہلے کھانا وانا کھائیں گے برتن ورتن دھوئیں گے تو
ہاں کوئی بات نہیں
ہوں دوپہر کے بعد سوتی مت نہ ہو
نہیں نہیں
چلو کوئی نہیں میں کروں گی نا آپ کو پھر کال پہلے تو
ٹھیک ہے ہاں بس شکر
آپ تین بجے کھانا کھاتے ہو نہ
ہاں دو تین بجے میں ابھی کھاؤں گی خود کو کھانا اس کے بعد کریں گے نا بات پھر نماز پڑھیں گے اس کے بعد بات
ہاں پڑھو اپ نماز نماز تو کوئی بات نہیں مجھے اس ٹائم نماز معاف ہے میں بیمار ہوں ایکچولی میں بیمار ہوں اس لیے
اچھا
اور اور ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا عائشہ
اچھا عائشہ میری ماں میری بہن کا نام بھی عائشہ ہے چلو میں فون کاٹوں گی دس منٹ اوپر ہو گئے ٹھیک ہے اوکے او کے